اوف
ہاں کیسی ہو آپ
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں تو کچھ نہیں کر رہی ابھی
ہاں
ابھی کچھ نہیں کر رہی ہے آپ بتاو آپ کیا کر رہے ہو
میں کچھ نہیں کر رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں میں کیا بناوں گی آج
آپ کو چنے کی دال کا یا تڑکا بنانے آتا ہے
نہیں آپ کو آتی ہے
جی ہاں مجھے آتی ہے آج وہی بناوں گی میں ابھی شام میں
اوکے تو آپ مجھے بھی ریسیپی شیئر کیجیے میں بھی ضرور ٹرائی کروں گی
پریا سب ہے وہ سب بتا دیتی ہوں میں پہلے آپ کو ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اوکے ہاں ہاں بولیے
میں کیا بول رہی ہوں مطلب جو پہلے سا سارے چیزیں ڈالتے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے
ہاں آپ بت تائیے میں سن رہی ہوں آپ کی ریسیپی میں ضرور ٹرائی کروں گی
جیسے چنا
ہاں
کب ا کیا پہلا ہم کیا کریں گے جیسے اس کو پانے میں دھل کے اس کو ابالنا ہے پہلے ٹھیک ہے اور اس میں جیسے لال مرچ سوکھی والی ہوتی ہے نا وہ ڈال سک
ہاں ہاں
توں ڈال کے ہلدا ڈال میں دو سیٹی لگا دینا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
دو سیٹی جو لگا ہوگے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو مطلب اس کے بعد آپ کو ادھر پیاز دھنیا پتہ ہری مرچ
ہاں
رکھو تھوڑ بار بار کا پیسٹ وہ ڈالنے ہیں پھر ہم کیا کر اور مسالے کالی مرچ کالی مرچ لال مرچی
ہاں
اور اب ہم کیا کریں گے جیسے کڑھائی لیں گے کڑھائی لیں گے کڑھائی لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس میں تیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے سرسوں کا تیل آپ کون سا تیل یوز کرتے ہو
میں سرسوں کا تیل بھی یوز کرتی ہوں اور جو لائٹ تیل آتی ہے نا سویابین والی وہ بھی یوز کرتی ہوں سویابین تیل تو بہت اچھے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے تو میں دونوں ہی یوز کرتی ہوں
جی اچھ اور جیسے ڈالنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جی
ہاں بولیے میں بول رہی ہوں ابھی سواتیل یسرنا
سرسوں کا تیل اچھا نہیں ہوتا
ہاں
ہلو
ہاں میں بولی ہوں سرو کا تیل ہے صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا آپ بھی ریفائن تیل یوز کرنا دیکھنا اچھا ٹیسٹ بھی لائے گا صحت کے لیے بھی اچھا رہے گا کیونکہ لائٹ رہتا ہے نا ہلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
آواز جا
ہاں آواز آ رہی ہے بولیے
ہلو
ہیلو ہاں بولیے مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے ہیلو
آپ کی آواز آ رہی ہے مطلب آواز یہ پوچھ
ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے ہاں ں
ہلو ہلو ہلو
ہاں ہاں بولیے مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے
پھر ہم کو کیا کرنا ہے اس میں
ہیلو
ہے تیل ڈالنے ڈالنےکے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے پیاز ہے جب تیل گرم ہو جائے تو پیاز ڈالنی ہے پیاز نہیں تو پہلے کیا کرنا لال سوکھی مرچ ہو تو وہ ڈال دو فورن کے لیے پھر اس کے بعد اس میں پیاز ڈالو ٹھیک ہے
اوکے اس کے بعد
ہو سل اچھے سے مطلب مولنے دو پھر اس کے بعد کیا کرو اس میں لہسن کا پیسٹ ڈالو
آپ نے اس میں لہسن کا پیسٹ ڈالیے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس سے کی اسمیل جب تک ختم
ہاں
تم نہ ہو نئی تم جو تین چار پیس آپ کو رکھنا ہے اس کے بعد اسے کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کٹ کر کے اس میں ڈالنا ہے ٹماٹر کو اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے
ہاں
جیسے مول پہ ہو جائے تو اس کرنا مسالے ڈالنا ٹھیک ہے مسالے ڈال دو گے نا
ہاں
جیسے ہلدی لال مرچ کالی میر کالی مرچ یہ ساری چیزیں اوکے اور پھر آپ کا کیا
ہاں
ابالا تھا اس کو اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے مسالحے میں پھر اس سے دیکھنا ہے کہ اگر زیادہ گاڑھا پن ہو رہا ہے تو اس میں گرم پانی ڈال سکتے ہو نہیں تو پھر ا اسے میں تھوڑا سا کدکنے دینا ہے جیسے ہم کرا نہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ چنا کے دال ہو یہ آپ تڑکا تیار ہے آپ چاہیں تو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں
ہاں
جی
اوکے
اور آپ کو چنا کی دال چنا کی دال کا حلوہ بناائے ہو چنا کی دال
نہیں اب مجھے ریسیپی بتاؤ میں ضرور ٹرائی کروں گی
جیسے اس میں چنا کی دال میں کیا کرنا ہے آپ کوجیسے ایسے اور دودھ لینا ہے سمجھے ایک لیٹر چنا کی دال ہے ج ایک لیٹر دودھ ہے تو چنا کی دال مطلب کہ آپ کو آدھا آدھا کے جی لینا ہے ٹھیک ہے جیسے پانچ سو گرام پانچ سو گرام چنا کی دال لینا ہے ایک لیٹر ر دودھ اس میں کوکر میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اسے مطلب دو سیٹی لگانا ہے اور لگا کرنا گے چھو یہ کم فلیم پہ سمجھ آی پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب وہ گل جائے اچھے سے تو اس کو چاہے تو سر بٹے پہ آپ کو پیسنا ہے
ہاں
یا تو پھر آپ مکسر جار میں بھی پس سکتے ہو جیسے سل بٹے پہ پیسو گے تو وہاں پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے
ہاں
اور ایک میسج چار م لیکن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اسکے بعد ہم کیا کریں گے ایک مسنگ کڑھائی لیں گے کڑھائی میں ہم کیا کریں گے گھی ڈالیں گے گھی گھی چھوٹا ل گی لونگ وہ ڈالنا ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو وہ چنا کی دال جو پیسی تھی وہ پورا ڈالنا ہے آپ کو اس میں اور اس
ہاں بولی
اچھے سے رہنا ہے بٹ آپ کو کیا کرنا ہے گھی ڈالتے رہنا ہے ٹھیک ہے جب آپ گھی ڈال لو گے گھی ڈالتے رہو گے کیونکہ اس میں نیچے لگے نہیں نیچے لگ جائے گا تو پروبلم ہو جاتی ہے تو نیچے لگنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اگر اس کو چلاتے رہ نا پڑے رھیگا تو پھر ڈالنا ہے چینی ڈالنے کے بعد پھر پھر وہ تھوڑا بڑھا کرتو اس میں کاجو کسمش اس سب کو کیا کرنا فرائی پین لینا گرم کر لینا اور مک سر جار میں آپ اسے یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے
ہاں
ایک ایک راؤنڈ لگا کے پھر اس کے بعد وہ کاجو کشمش کو اس میں ڈال دو اور پھر اس کو اچھے سے ملاؤ ملا کے پھر ایک برتن میں صاف کرو اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کھا سکتے ہو سمجھے جی جیسے اس میں مطلب مہمان وغیرہ جیسے مہمان آتے ہے تو اس سب کے سامنے دینے میں اچھا رہتا ہے ناشتے میں صبح صبح اچھا رہتا ہے صبح باسی منہ کھا سکتے ہو طاقت ہوتا ہے اس سے
ہاں ہاں ہاں میں ضرور ٹرائی کروں گی آپ کی ریسیپی مجھے بہت پسند آئی دونوں ہی ٹرائی کروں گی اور میں عمم آپ کی اور بھی کوئی ریسیپی ہوگی تو آپ مجھے ضرور بتانا میں اسے بھی ٹرائی کروں گی ہاں مجھے تو بہت پسند آئی ٹھیک ہے
بائے
ہاں اوکے